ہیلول
وعلیکم السلام آپ کے یہاں امی ابو ابی آپ کے بھائی جان کی خریل سے ہیں سرب
جی انشاء اللہ سب خیریت ہے آپ بتائیں آپ کے یہاں سب خیریت
سب خیریت سے بھرے پڑھیں جی
جی جی اور فرمائیں کیا کر رہے تھے آپ
جی جی بس ہم بیٹھے تھے جی
جی مجھے بس آپ سے اسی پہ بات کرنا تھا جی جی میںپ سے بس کسی پہ گفتگو کرنے والی تھی کہ آپ خریدی کیسے کرتے ہیں زیادہ بازار سے زیادہ خریدی کر ہیں آ یا موبائل سے زیادہ خریدی کرتے ہیںپ
جی جی جی دیکھیے ویسے تو ہم خریدی کم کر پاتے ہیں موبائل سے بھی اور بازار سے تھ بھی لیکن ہم موبائل سے خریدی کرنا کم پسند کرتے ہیں بازار سے زیادہ کرتے ہیں
جی جی جیسے میرا ہے اگر آپ میرا پوچھیں گے تو موبائل کرنا زیادہ آسان طریقہ ہے کیونکہ آپ موبائل سے گھر بیٹھے بھی منگا سکتے ہو اکنے کا آپ گھر کی گروسریز منگانی ہے کپڑے منگانے ہیں آپ کو آپ کو جوتی منگانی ہے آپ کو کو کچھ بھی منگانا ہے جیلری منگانی ہے اگر کچھ بھی آپ کو اگر منگانا ہے تو آپ فون سے ہی منگا سکتے ہو آپ کو باہر گرمی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ گھر میں اپنے کولر کے نیچے بیٹھے رہے ہیں پنکھے کے نیچے بیٹھے رہ شانتی سے اپنا فون انسٹرول کریں اور اپنا جو آپ کو منگانا ہے آپ وہ منگا لیں اس میں بھی آپ کو سی او ڈی مل جاتا ہے کیش آن ڈیلیوری کر سکتے ہو آپ جب گھر آ کے پاس آرڈر آ جائے تب اسے کھول کے دیکھو اور اس کے بعد اس کو پیسے دو آپ ایکسچینج کر سکتے پسند نہیں آئے تو ریٹرن کر سکتے ہو آپ پسند نہیں آئے اگر آپ تو میرے حساب سے باہر جانے سے اچھا ہے کہ آپ گھر بیٹھے آرام سے فون پے کر لیں
الحمد للہ آپ کی باتیں بتچ چی دیکھیے کیونہ آپ سے بات کر کے ہمیں یہ بھی چیز سمجھ آئی کہ سی او ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے
کیش آن ڈلیوری ہوتا ہے جی اب سمجھے جی کہ جیسے کہ لیکن میں تو باہار کی خریدی اچھا لگتی ہے کیونک دیکھیے کیکہ جتنے کا ڈلیوری چارجز ہوتے تو میں ٹی شرٹ خرید لیتا ہوں شنی بازار میں بیس روپئے میں ٹی شرٹ مل جاتی ہے جی
جی وہ تو آپ نے صحی فرمایا بازاروں میں بہت سستا کپڑا مل جا ہے لیکن بازاروں میں اگر آپ جاتے تو آپ کو کتنی گرمی ہوتی ہے کتنی سدی بھیڑ ہوتی ہے آپ کو کتنی زیادہ بھیڑ میں جانا پڑتا ہے تب جا کر وہ کچھ سمجھ میں آتا ہے اس میں بھی آپ کےات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں جاری میں جا رہے ہیں بہت بھیڑ ہے تو آپ کے پیسوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ایسا تھا کہ بازاری میں آپ جائیں آپ کے پیسے چٹ جاتے ہیں آ کا فون چور جا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا
جی الحمد للہ دیکھیے لیکن ہم پیسوں کو جو ہے ہاتھوں میں پڑھ کے لےتےے کیونکہ بیس روپے ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس آن لائن بہت کپڑے مہنگے ہوتے ہیں اس لیے میں نہیں خرید پاتا ہوں اس لیے میں کبھی کبھی جا کر اپنے دفتر
سچائی ہے بہت سچائی ہے ل
جی جی
لیکن ایک بات آپ یہ بھی سمجھیے گ بھائی بازار جا رہے ہیں خریدنے
جی جی
بازار جاتے ہیں اتنی گرمی ہوتی ہے اتنی دھوپ ہوتی ہے کیسے خریدی کریں گے جا کے تو پھر آپ کو فون میں ایک یہ آپشن مل جائے گا کہ آپ آرام سے دیکھ لیجیے اور جب کوچنگے آپ پسند کر دیجیے اور ایک بات اور بہت خاص بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں تو آپ بازار کہیں جائیں گے نا بچے دیکھے جس ط
پر
ھ میں یہ چاہیے کھلونے دیکھ کے وہ جیت کرتے ہیں اگر آ فون سے منگائیں گے تو مے کلڑ دکھیں گے نہیں وہجدی نہیں کریں گے
الحمد للہ بالکل سچائی فرمائی آپ نے لیکن دیکھیے میں پھر بھی بچوں کو گھر پہ بٹھا کے اگر شنی بازار میں گرمی ہے تو میں بدھ بازار چلےاتا ہوں کیونکہ وہاں تھوڑی چھاؤں ہوتی ہے
اچھا اچھا بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ لیکن بھیڑ تو اتنی ہوتی ہے نا
جیدی بھیڑ ہوتی ہے لیکن دیکھیے کیونکہ بدھ بازار میں تھڑی دیواریں ہوتی ہیں تو چھاؤں میں سے نکل نکل کے شاپنگ کری جا سکتی ہے
بالکل بالکل آپ ایسا صحی فرما رہے ہیں آپ اور بہت طرح کی کر سکتے ہیں شاپنگ آپ فون سے بھی کر سکتے ہیں آپ بازار سے بھی کر سکتے لیکن بازار میں اگر آ ہزاروں کے الگ کریں تو ایک چیز اور ہے کہ جب سے آن لائن شاپنگ کا آپشن آیا تو بازار خریدی تھوڑی کم ہو گئی ہے
جی جی دیکے آن لائن شاپنگ کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ میں آ کو بتاؤں دا کہ اگر آدھی رات کو جب دکانیں بندیں نہیں کھلی ہوتییں تب آپ بلینکٹ سے آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن دیکھیے تب تک میں اسے یوزفل سمجھتا ہوں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے جو ہاتھ ہیں ان پیروں کا استعمال کریں اور انہیں ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ بازار جائیں لیکن اتنی گرمی میں بازار جانا مم کہ نہیں ہے آن لائن شاپنگ کرک ہیں آپ کی بات سن کے بہت اچھا لگا ہمیرے والی
جی جی اگر پت ہیتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے کہ چلو کچھ کہیں کوئی چوری نہ ہو جائے بہت گرمی اتنی زیادہ ہے کئی لوگوں کو چکر آ جاتے ہیں وہ وہیں پہ گر جاتے ہیں چکر چکر سے گرمی کی وجہ سے تو اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اگر آپ کو کچھ منگانا ہے تو آن لائن کر لیجی جیسے بلنکڈ ویب سائٹ ہے اگر آپ دھو بنکڈ نام کی ایک اپلیکیشن ہے تو اس سے ا گھر میں کھانا بیس منٹ میں آ جائے گا سامان جو منگانا ہے آپ کو چاکلیٹ آئس کریم چپس وغیرہ جو منگانا ہے وہ بیس منٹ میں گھر پہ آ جائے گا آپ کے
الحد للہپ نےالل سچائی فرمائی بالکل سچائی فرمائی
آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جی وہی نا اگر آپ کچھ بنا رہے ہیں آپ کی ا وائف کچھ بنا رہی ہیں تو اب کچھ ٹماٹر نہیں ہے گھر میں پیاز نہیں ہے تو آپ تو ایک بلنکٹ کر دیجیے بیس منٹ میں آپ کے گھرٹاٹر پیاز آ جائیں گے
بیس منٹ میں ٹماٹر پیازا دیں گے جی بہت بہت ہی زیادہ آپ نے بہت ہی یاد آار نے دل کو سکون دینے والی بات بولی ہے جی
جی جی بالکل وہی نا اتنا اب ایسا ہوتا ہے کئی بار کے دھوپ میں جانے کا من بھی نہیں کرتا کچھ بن رہا ہے گھر میں اب کئی بار ایسا ہوتا کہ سینڈوچ بنانے کے بریڈ ی نہیں ہے باہر کو لینے جائے دھوپ میں اتنا بازاری کون جائے خریدی کرنے تو آپ تب لنکڈ کر سکتے ہو گھر بیٹھے شانت سے آپ کو جو چیے نا گھر بیٹھے مل جائے گا آپ کو دوپ میںرورت نہیں آپ کو لیکن آف لائن بھی اچھا ہے اگر آپ کہیں آف لائن خریدنے جاتے ہو آپ دس دکانیں گھوم سکتی ہو کچھ کپڑا خریدنا ہے آپ کو تب کپڑا چھو کر چیک کرتے تو کپا یہ اچھا ہے یا پھر یہ کپا اچھا ہے توب آپشن دونوں کے اچھے ہیں ب آپ فون سے بھی کر سکتے ہو خریدی کرنے بجائے بھی کر سکتے ہو لیکن دونوں کے اپنے اپنے فائدے بھی ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے نقصان بھی ہیں
الحمد للہ بالکل شفمیت تھ بالکل سفمات دیکھی لیکن جتنا بھی ہوک مےس سے تو دیکھے کہ آن لائن شاپنگ کریں کیہ آن لائن شاپنگ سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس جہان کے کرنے میں کوئی بھی اگر ڈیزائن آپ کو کو پسند ہے پاکستان کا ڈیزائن پسند ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر آن لائن مل جائے گا یہیں آپ بازار جائیں گے تو آپ کو اس کے ایریے میں جو چیزیں بکتی ہیں بس وہی ملیں گی
بالکل وہی بات ہے نا کہ فیشن والی بات ہے اگر آپ آن لائن چیک کریں گے تو آپ کو ہر کپڑا ٹرینڈ کے حساب سے فیشن کے حساب سے ایک ویک اندر آپ کو آن لائن اپپلیکیشن پہ دکھ جائےا لیکن اگر آپ چیک کریں بالکل بالکل اگر آپ چیک کریں بازاروں میں تو آپ کو ایک مہینے سے پہلے بازار میں کوئی پیشہ نہیں ملتا
جی جی جی جی جی بالکل صحی فلمایا آپ نے بالکل صحی فلمایا آپ نے جیسے کہ دیکھیے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دیکھیے اگر ہمیں ابھی تیلگو ڈریس پہننی ہے اگر ہمیں دھوتی پہننی ہے جیسے لنگی ڈانس ہوتے ہیں ویسے ہم نے سنا ہوگا تو وہ سب دھوتی والا ڈیزائن تو وہ ہم یہاں پہ نہیں لے سکتے تو وہ چیز آن لائن آڈر کر سکتے ہیں جیسے آپ تمل کے کپڑے کچھ پہننے ہیں وہاں کے اگر ٹریڈیشنل کپڑے ہیں تو وہ شاپنگ آپ کو آن لائن پر ہی ہو سکتی ہے دیکھیے آف لائن نہیں ہو سکتی
بالکل بالکل وہی وہی بات آپ اگر آپ کچھ چاہیے فیشن کا تو آپ کو بازار سے پہلے آن لائن چیک کرنا چاہیے اگر آپ کو کچھ بازار میں اچھا نہیں مل رہا تو آپ پھر آن لائن کرنا بہت بہتر آپشن ہے اگر آپ کو بازار میں پہلی بات تو بہت کم چیزیں مل فیشن میں ہوں گی
جی جی لیکن آن لائن کے نقصان بھی ہوتے ہیں جی جیسے کہ آپ کو بتائے کچھ منگواؤ کچھ آ جاتا ہے
جی جی یہ تو کئی بار ہو جاتا ہے اور اسکیم بھی بہت بار ہو جاتا ہے پر ایسا نہیں ہے کہ ہر بار یو
جی جی بالکل صح سنایا آپ نے
آپ آن لائن بھی اچھا سےنگا سکتے ہیں آف لائن بھی اچھاگ لیکن میرے حساب سے آ کو اگر فیشن کا چاہیے ٹرینڈ کا چاہیے تو آپ پہلے آ آن لائن ہی چیک کریں
جی جی بالکل صحیح فنایا آپ نے جیسا کہ آپ کو بتائیے کہ کرنی چاہیے جی جی بالکل
جی جی طرح طرح کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہیں ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے آ کو سکسٹی پرسینٹ ڈسکاؤٹ م رہا ہےپ کو جو آ کو آن لائن ہی ملکتا ہے آف لائن کبھی بھی نہیں مل سکتا
ہ ہی جی جی دیکھیے یہی بات ہے دیکھیے ففٹی پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے آن لائن شاپنگ میں لیکن لیکن جو ایسا ہوتا ہے نا ج کہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں کہ سیدھا ملتے ہیں دو کا آفر ملتا ہے ایک کے ساتھ ایک فری ایک کے ساتھ تین فری
جی جی بائی ون گیٹ ون فری بائی ون گیٹ ون فری والا آپشن جو ہے وہ کئی بار آ کو آن لائن بھی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو چاہیے کچھ فیشن میں کچھ ٹرینڈی تو پھر آپ کورس آن لائن جانا زیادہ جائزمجھے بکوز آن لائن آپ کو بہت اچھی چیزیں مل جاتی فیشنیبل سستی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ آ آف لائن چیک کریں گے نا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانی سوٹ کہ اگر آپ چیک کریں گے آف لائن بازاروں میں تو بہت کم آپشن ملیں گے
جی جی الحمد للہ آپ کی باتیں ہو سکتا ہے ہے جی جی بالکل صحی فمار ل بالکل صحی فرمار نے
اور ایک میں بتاتی ہوں ابھی مجھے کچھ چاہیے تھا اپنے لیے تو میں نے پورا بازار ڈھونڈ لیا اپنے یہاں پہ میں نے سات آٹ دکانیں ٹرائی کر ل مجھے وہ کہیں بھی نہیں ملا سات آھ دکانوں پہ اور لیکن جب میں نے اس آن لائن چیک کیا تو وہ ایک دم مل گیا
جی جی جی جی سمجھیے سمجھیے جی بہت
تو اس لیے میں سوچتی ہوں آن لائن تھوڑا سستا ہے لیکن مل جاتا ہے اچھا اور ایک چیز اور ہے میں بتاتی ہوں آپ کو ہم لیڈیزوں کے لیے کیا ہوتا جیسے ہمیں کوچھ سوٹ چاہیے ہوتا ہے اگر ہم آن لائن لیں گے دیکھ رکھیں گے نا تو ہمیں سلا سلایا مل جائے گا جو ہمیں چاہیے ہ لیکن اگر ہم آف لائن اور افورڈیبل بھی سستا بھی اگر ہم جائیں گے نا دکان پہ دیکھنے کے لیے تو پہلے ہم ہزار سوٹ دیکھیں گے اس میں سے جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ تو ملے گا ہی نہیں
الحمد للہ بالکلحی فرما تےھی کیا آپ کے حساب سے
سلا سلایا نہیں ملے گا وہ انسٹیچ ملے گا پھر پانچ سو ہزار کا ہم سوٹ لیں جی وہی نا پھر اگر ہم پانچ سو ہزار کے سوٹ لیں گے پھر ہم اس پہ سلائی دیں گے پانچ سو روپے پھر وہ سلائی والے سوٹ خراب کر دیتی ہے
جی جی آف لائن کے اپنے فائدے ہیں آن لائن کے اپنے
جی جی آف لائن کا فائدے یہ ہے نا جیسے آپ کو خریدنا ہے کچھ پہننا ہے تو آپ ایک دم لے سکتے ہو گے سب کو آپ کو کل کچھ پہننا ہے تو ابھی آپ مارکیٹ جاؤ خرید کے لیاؤ اور پہن لو
صحیح ہےحی چلیے آپ
آف لائن میں یہ ہوتا ہے جی جی آپ سے آ بہت اچھا لگ الحمد للہ ان شاء دوبارہ آپ کو فون لگائیں گے خدا حافظ
خدا حافظ جی